ہاں آپ ٹھیک ہو شکر ہے اللہ کااہ ٹھیک ہو
ہ ہ اب کہاں بار بار یہ ہو جائے
میں یہ ہوتا ہے کبھی کبھار لیکن وہ ہاں جو کنٹینیو ہوتا ہے نا وہ پھر پرابلم ہے جو کنٹینیو پھر سرور ایشو آتا ہے
آپ دو چائے پینے کے بعد کریں گے ہاں ٹھیک ہے
آپ کو سمجھ آ مجھے یہ دوسری ہے میں نے دیکھا آپ کا نمبر
اچھ اچا اچا اب اب یکرنا پھر ہم دو اور دو
ہاں ٹھیک ہے ہاں ٹھیک میں نے بولا کہ گھر والے اوکے میں بول رہی تھی کہ گھر والے بول رہے ہوں گے عابد کو کریں گے شادی آب کو لیکن وہ خود نہیں مار رہے ارشادیدی نے یہ بھی بولا کہ نیلم دانش ب رہا ہ کہ نیلم کو کریں گی
ارے
اس نے پرسوں بولا ایسے ہی اس نے ایسے ہی بولا اس نے نہیں بولا کہ آج اس نے بولا دانش نے بولا مجھے فکر رہ تو ہم کریں گے اس کو شادی
مجھے پتا ہے مہندی بھی مجھے بول رہی تھی لیکن میں تو چھوٹی ہوں
اش ہ ہ آپ نے تو یہ آپ بعد
مہندی نہیں یہ نا یہ بول رہی تھی وہ ا یہ نا وہی کیا ب ماہی ہاں ماہی بولتی ہے ماہی مجھے بول رہی تھی میں نے آپ کی مما وہاں پہ بول رہی تھی آپ کی شادی کریںے میں نے اس کو بولا یہ تو چھوٹی ہیں آپ کیا شادی کرو گے اس کو ابھی نیلم کو ش
ہمت کرو
ہاں ہاں
تو دو تین تین سال میرے لیے ٹھیک ہے آپ کے لیے چار پانچ سال ابھی ٹھیک ہے پانچ سال کہ بیت کرنا ہاں اور کیا میں تین سال کی ود کروں گی آپ پانچ سال کی بیت کرنا لیکن پھر بھی اللہ کی مرضی پھر بھی تقدیر ہوتا ہے انسان مطلب کچھ بھی نہیں کر سکتا انسان بے بس ہے کیا پتا انسان کو کیا پتا ہے کیا ہو جائے گا دیکھو ہم اپنے طریقے سے بول آپ بھی بولتی ہو نہیں میں بھی بول رہی ہوں کہ نہیں کیا پتا ہے مطلب کیا ہوگا ہمیں عمیر کا پتا تھا عمیر کا پتا تھا چھوڑو میرا
نہیں
عمیر کا ٹاپک ہی نہیں تھا گھر میں ٹاپک ہی نہیں تھا شادی پھر اچانک سے کچھ جیسے عجیب عجیب ہوا عجیب وقات تھا یہ عجیب وقات تھا اللہ کے قسم اچانک ہوا اور ہوا بھی ہم بول رہے تھے کہ ہم نہیں کریں گے تو ہوا بھی سب کچھ ہوا شاید یہاں تک تک کی شادی بھی ہوئی ہم بول رہے تھے نہیں شادی بھی نہیں کریں گے ہم انگیجمنٹ بھی نہیں کریں گے یہاں تک کہ دیکھو کہاں پہنچا پھر دیکھو کیا ہوا انسان کو کچھ پتا ہی نہیں میں بول رہی ہوں یہی کہ انسان کو کچھ پتا ہی نہیں ہے
ہاں ہاں صحیح بات ہے
انکل کو پتہ تھی مجھے بیماری نکلے پھر میں مطلب یہ جاؤں گا اس دنیا سے
دو ہی مہینے میں نکلے اس کے
جیہی یا ہم میں بول رہی ہوں اپنی بات یا کسی آدھے لوگ مت تھٹی ایج میں ہی ہے نا آدھے تھھیٹی فائیو آدھے فورٹی مثال آدھے ہوتے ہیں ٹین کے ایج آدھے ایٹین کے ہوئے نا بہت واقع ایسے بھی ہوئے انسان کو کیا پتا ہے کیا ہو جائے گا کل تو کیا ہو جائے یہ دنیا ہی عجیب ہے اگر سوچے گا انسان تو پاگل ہو جائے گا ہے نا دنیا عجیب ہے کچھ بھی پتا نہیں ہے
یہ گروپ میں کیا بھیج رہے ہیں پیمنٹ ڈیٹیلس ہاں کیونکہ مجھے ہے نا یہ مجھے مما کا فون ہے آپ
آ آپ ج ہاں آپ کر سکتی ہو میں میں نہیں کر سکتی یہاں بیک نہیں ہوتا ہے اس فون پر پھر
ہاں یہ کیا گروپ میں بھیج رہی ہیں کچھ ٹوروپیز اچھا یہ کار یا کا بھیج رہی ہیں اس کو آئے ہیں دو روپئے کچھ آئے ہیں
اچھا ٹھیک نہیں نہیں میں میں اب کو بول یہ بولنا بھول گئی میں نے ابھی کیا کلک یو پی آئی پہ مجھے لگا مجھے لگتا ہے میں دیکھ سکتی ہوں اب ہاں ہاں
تم نے تو اس پہ اپنا دیا تھا اب
نہیں میں دوں گی فیصل آئے گا نا میں فیصل کو بولوں گی کہ میں آپ کا دوں گی تو
ہوں میں اس پہ مما کو دوں گی لیکن اس کو نا اکاؤنٹ میں نہیں آئے مطلب اس کے اکاؤنٹ میں آئے گا نا
ہاں اس کو نمبر مسیج ویسیج ہے نمبر کچھ ارشاد دیدی کو ہے ہائے پھر دوسرا کسی کا دینا
اب میں دیکھوں گی
ہاں ہاں دیکھنا ٹھیک سے دیکھنا پھر پرابلم ہو جائے گی
ہاں جس کو یو پی آئی وو پی آئی کنیکٹ ہو سکتا ہے اس کو دونگی میں
کروں وہی ہے نیچے
ہاں جو دانش کا تھا پہلے وہی
ہاں ابراہیم کا وہی آپ کے اپوزٹ والا وہ
کون سا نہیں ہاں وہ لوبی جس کو روم بنایا لوبی ہاں وہی ہے اب وہ ہاں اب اس کو وہاں پہ کوکروچ نکلے دو تو اس نے بولا میں اوپر تو وہ اب اوپر سوتا ہے اوپر
اممم حال میں اسسس وہاں تو گرمی ہوگی
گرمی ہوتی ہاں اب میں نے اس کو اب میں نے اپنے روم میں
اح
رابیا کے سائڈ والا جو روم ہے جہاں پہ تم لوگوں نے کپڑے رکھے تھے شادی کے لیے
آپ کیا بولا ابراہیم کو
اب اس کو بولیں گے ہم واپس نیچے اترو کیونکہ اب دوائی ڈالیں گے اس کو ادھر نہیں کیونکہ وہ کوکروچ سے ہوں سب ڈر
ہاں اور کیا سب سب انسیکٹ آپ کیا بول رئی ہو اگر کوئی بھی کیڑا ہوگا دوسرا تو اس سے بھی ڈرتے ہیں صرف مکھی ہے مکھی مکھی ہے اس سے نہیں ڈرتے
مکھی یہ مکھی سے نہیں ڈرتے ہیں دانش مکھیوں سے بھی ڈرتا ہے
ہلا ہاں ہاں سچ میں وت
ہاں ہاں وہ ٹھیک ہے وہ ہر کسی سے ڈرتا ہے اس اس کو پرسوں بھی میں نے بولا یہاں پہ اوپر نہ جب وہ یہاں تھی وہ پرگنانٹ تو اس کو بولا وہاں پہ کیڑا ہے وہ پہلے خود بیڈ پہ چڑھا تو اس کو رکھا ادری وہ کیسکو ڈر تا ہے
اچھا ٹھیک وہ جو آتا ہوگا بیٹی کے پاس روز کہ نہیں کسی کی نزدیک ہیں تو
دو تین دن کے بعد جاے
لیکن نزدیک ہیں جا سکت
ھممم ہاں وہ جا سکتے ہیں شام کو بھی جاتا ہے کبھی جاتے ہیں صبح کبھی شام کو جاتا ہے کبھی دن میں
لیکن آپ آپ دیکھو وقت کتنا تیزی سے نکلتا ہے سمجھ نہیں آتا ہے کہ آج ہوتا ہے فرسٹ مطلب مارچ یا کچھ دوسرے دن ہوتا ہے یہ فرسٹ اپریل مطلب یہاں سے تاۓ جمعہ یہاں سے یوتا ہے جمعہ آج کتنا وقت تیزی سے نکلتا ہے ایک سال مطلب پت
ہاں پتا ہی نہیں چلتا ایک سال ہو گیا دیکھو وہاں تب سے ایک سال ہو گیا
وہی تو اب اب تین منتھس ہوں گے تو ونٹر آئے گا پھر دوسرا پھر ہوگا یہ ٹو تھازن ٹونیٹی سیون اور کیا ہم بول دیکھ خود وہ بولتے ہیں نا شادی شادی دیکھنا کہ ان دو سال تین سال کو کیا نکلیں گے
ہوں
یہ چھ ہے نا آپ دیکھنا الگ قسم میں حیران ہوتی ہوں تعین ٹھیک ہے باتیں کرتی ہیں باتیں کرتی ہوگی آج کیا کیا بول رہی ہے وہ
عید کے دن افرا آئے اب ہم بیٹھ رہے ہیں نا آئی اس کے پاس بیٹھی اچھے سے پھر ہو گئے نا دس منٹ ہمیں یاد ہی نہیں تھا اس کو جوس لانا ہے پھر ہو گئے نا دس منٹ وہ تائینس کو بول رہی تائینس کو بول رہی ہیں ماسی جوس پیے ہی کیا وہ وہ ہو گئی حیران ہو ایک دیکھ خود ہی خود ہی بولا پھر گئی کچن میں پھر بولا مما ماسی کو جوس دے دو اس کو پتا ہی نہیں تھے افرا ائی ہیں وہ آئی نا اب اس نے کہا کہاں ہے دو سال کی اب وہ وہ آئی نا ربیعہ راب رابو آئی نا کہ یہ کمرے میں بول رہی ہوں مجھے کہاں پتا ٹھیک ہے آئی ہے یہ مجھے بول رہے ہیں ماسی کو جوس دے دو میں سوچ رہی ہوں کون ماسی ہیں اب میں یہاں آئے اب میں نے افرا کو دیکھا وہ اس کو بول رہی ہے سیدھے جوس پیئے گی اس کو یہ پتا ہے کہ مہمان کو کیا بولنا ہے
چھوٹے بچے چالاک ہے ہے نا
ہوں
آئسم رہے گی اب آئیسم رہے گی وہیں پر اب دس دن
ہاں ہاں اب آئے گی نا وہ سائبا بھی سیٹر سنڈے
اچھا ٹھیک سنڈے کو آئی ائمن دیدی نہیں آئمن دیدی آئے گی
وہ کہاں آ سکتے ہیں نہیں
ہاں اس کو ہے نا ہاں اچھا وہ آئے گی اب سنڈے کو سمایہ وہ رہے گی پھر وہاں کے واپس ہی جانا
ہاں وہ نہیں وہ رہے گی نا ان کو تھا نا عید سال
یہ مت آتے ہیں اس طرح مت
نہ نہ نہ
آئسم بھی آئی آج بہت دنوں کے بعد
بہت مانس کے بعد مطلب جب جب سے اس کی بیٹی ہوئی
کہ ہاں ہاں منتھس کے بعد
اس آئمن آئی نہیں ہے وہ اروا کے بعد آئی نہیں وہ وہ پندرہ دن کے بعد ہی گئی وہ تب سے آئی نہیں
پھر وہ انکل کا ایشو پھر نکلا اس کو تین منتھز چار منتھز انکل کس مثال سب کو شوق لگا اس اس کو سن کے کہ اس کو یہ بیماری ہے
ہ ورنہ کیا ہو گئے دس منٹ کاٹو کاٹو دس منٹ ہو گئے کاٹو
آپ کریں گے
چائے پی کے کریں گے پھر پھر چائے پی کے تم وہاں سے کرنا تم وہاں سے کرنا پھر میں یہاں سے کروں پھر تم وہاں سے کرنا پھر میں یہاں کیونکہ تمہیں نا ایک پینڈنگ
ہاں ہاں
چائے پی کے وہیں سے کرنا ٹھیک ہے
اوکے اوکے اوکے